السلام علیکم
ہلو-
ہلو السلام علیکم-
وعلیکم السلام-
بھائی جان کیا حال ہے?
جی آپ کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی
بھائی جان میں بول رہا ہوں کیا حال ہے, ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہیں-
جی بالکل اچھے سے میں ٹھیک ہوں آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک آپ? کے والدہین بھائی بہن ٹھیک ہے-
اگر اجازت ہو تو میں آپ صاحب کا نام?
جی بالکل لیکن آپ کی آواز ہاں جی میرا نام اطر ہے-
جی- جی اور تھ بھائییاکار تھے-
میں رہتا ہوں دہلی میں میں رہتا ہوں-
بہت- بہت خوب اور اتر بھائی آپ آپ کی کتنے بھائی بہن ہیں?
جی ہم دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں
بہت خوب
آپ بتائیے?
اطہر بھائی جی الحمد للہ اختر بھائی میرا نام میرا نام ساحل ہے اور میں میں بانڈی پورہ میں رہتا ہوں-
اچھا ٹھیک ہے
جی- جی اور ہم بھی- دو بہنیں اور ایک بھائی ہیں-
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے-
جی- جی
تو بتائیے ساحل وئی کس بارے میں آپ بات کرنا چاہیں گے-
بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہمارے آس پاس کی زندگی ہے اس میں ہمارے پاس دوست بہت رہتے ہیں جی
جی بالکل-
اور کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں
جی آپ کی آواز جو ہے نا وہ کافی دور آ رہی ہے-
اب ٹھیک آ رہی ہے
ہاں جی
تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو دوست رہتے ہیں وہ بہت قسم کے رہتے ہیں- ہیں ج جیسے کہ اچھے دوست برے دوست اور جس کی وجہ سے ہماری صحبت پہ بھی اثر پڑتا ہے-
جی بالکل صحیح کہا آپ
جو ہمارے آس پوس کا ماحول ہے اس پہ بھی اثر پڑتا ہے اگر دیکھا جائے- تو جو بری سنگت کے دوست جسے کہتے ہیں ہم- وہ دیکھا جائے تو بری سنگت کے دوست ہوتے کیا ہیں- اگر کوئی پوچھ گا کہ بری سگت کے دوست آپ نے بولا لیکن بری سن- سنگت کے دوست ہوتے کیا ہیں تو بری سنگت کے دوست
جی آپ نے بہت ا اچھا ٹاپک جو ہے کہ اچھا ٹاپک آپ نے چنا ہے کہ اس بارے میں ہم بات کریں-
جی
اگر ہم دیکھیں کہ جو صحبت ہے وہ ہر کسی چیز میں آتی ہے چاہے وہ کچھ کچھ بھی ہو انسان ہو جانور ہو کوئی بھی جو بھی چیز ہماری زندگی میں آتا ہے اس کا الگ الگ چیزوں کے الگ الگ صحبت ہے تو اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ پہلے آپ تو مجھے بتا دیں کہ جو صحبت ہے وہ بری صحبت کیا ہے اور اچھی صحبت پہلے تو آپ مجھے بتا دیجیے بری صحبت کیا ہے
تو اگر بری صحبت دیکھی جائے تو بری صحبت کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس دوست ہے کوئی دوست ایسا ہمارا ہوتا ہے کہ وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتا ہے جیسے کہ نشہ ہو گیا شراب ہو گیا سگریٹ ہو گئی تو ہم ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو پھر ہم بھی ان عابتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر ہم گھر آتے ہیں پھر وہ آتے ہم ہم اپنی دوستوں کو بھی لگ جاتی ہے جو ہمارے اپنے دوست ہیں تو ان کو بھی وہ آتیں لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بری آدیں ہم ان کو اچھا اگر دیکھی جائے تو اچھیت ایسے ہوتی ہیں جیسے کہ میرا دوست ہے فلانا اس کا نام جیسے کچھ بھی مان لیتے ہیں ہم میرا ایک دوست ہے تو وہ جیسے کہ پانچ وقت نماز پڑھتا ہے دینی تعلیم دینی میں حاصل کرتا ہے تبلیغی جماعت لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے قرآن پڑھتا ہے دین دین کے بارے میں جانتا ہے تو وہ اگر میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہوں گا تو مجھے اچھا ہی سیکھ ائے گا وہ مجھے بولے گا کہ آؤ بھائی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں آؤ بھائی ہم قرآن پڑھ لےتے آاں وہ بھائی ہم اس فلاانی جماعت کے ساتھ چلے جائیں گے تھوڑا دین سیکھ لیں گے تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہماری جو صحبت ہوگی وہ اچھی ہو جائے گی تو پھر ہم جب گھر جائیں گے تو ہم گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آج میں نے ایسا سیکھا فلاانی دوست میرے ساتھ تھا اس نے میرے سے میرے سے نماز پڑھوائی اور بولا کہ دین ایسا ہے اس میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو
بالکل آپ نے صحیح صحیح بات ہے کہ ہی کہ جو بری صحبت ہے وہ ہم جو ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ لوگوں اسی کے ساتھ جو ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں
ج
اگر ہم دیکھیے ہمارے جو دوست ہے یا ہمارے جو کلیگس ہے یا ہمارے رشتہ دار ہے ان میں اگر ہم دیکھیں ان کے ساتھ جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں تو کبھی کبھار بری صحبت یہ بھی ہے کہ اگر ہم جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی ایک بری سنگت ہیں گالیاں دیتے ہیں وہ بھی ایک جو ہے کہ بری سنگت ہے
جی
جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ہمارا دوست اگر ہم دیکھیں نشہ کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو وہ بھی بری سنگت میں آ جاتا ہے یہ جو ساری بری کامیں ہیں اس سے ہمیں مجھے لگتا ہے کہ دور ہی بھاگنا چاہیے کیونکہ ان بری عادتوں کی وجہ سے جو ہے کہ انسان کا جو طریقہ ہے اٹھنے کا بیٹھ اپنے کا بات ب ہاں بات کرنے کا ہر کسی چیز میں جو اثر کرتا ہے کہتا ہے کہ پھر ہم اچھے سے انسان کے ساتھ تعارف نہیں کر پاتے بات نہیں کر پاتے کیا آپ کو کیا لگتا تیں کہ بری جو یہ جو بری صحبتیں ہے اس سے ہمیں کیسے بچ کیسے بچے ہمیں کیا کن چیزوں کی وجہ سے جو یہ عتےیں لگ جاتی ہے اور ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں کیا ان میں سے ان بری عادتوں کی جو وجہ ہے ہمارے گھر والے بھی ہیں جو ہمیں اگنور کرتے ہیں نظر نہیں رکھتے ہم پہ
وہی وہی میں بھی وہ وہی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بری عتوں سے بچنے کی شروعات اگر کی جائے تو پہلے گھر سے ہی کرنی چاہیے جیسے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اس بچے پہ نظر رکھے کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے کس سے مل رہا ہے کیا کر رہا ہے کہیں وہ کسی ایسے انسان سے تو نہیں مل رہا جو کسی غلط حادتوں میں مبتلا ہو گیا ہے کہیں وہ میرا بچہ ایسی چیزیں تو نہیں کر رہا جس سے اس کا مستبق مستقبل خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے
ہوں
تو والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے پہ نظر رکھے ایسی بھی نظر نہیں کہ بچہ ہی تنگ آ جائے کہ وہ بولے کہ میرے ماں باپ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتے وہ یہ بول رہے ہیں یہ وہ بول رہے ہیں فلاں نہ بول رہے ہیں لیکن ایسی نظر کہ جس سے کہ وہ یہ جان پائے کہ میرا بچہ صحیح راہ پہ ہی چل رہا ہے کسی غلط راستے نہیں جا رہا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو خود بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اس بندے کے ساتھ چل رہا ہوں یہ کچھ غلط عادت ہے اس کی یہ عادت اگر مجھے لگ جائے تو اس سے تو میرا نقصان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دوست سے اختیارات رکھیں کہ وہ اس د سے دور چلے جائے
جی بالکل مجھے مجھے بھی مجھے بھی یہ لگتا ہے جو آپ نے کہا کہ ہمارے جو والدین ہیں ان ب ان کو ہم ہم پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ کل کو جو ہمارے بچے ہیں بچہ جب چھوٹا ہو ہوتا ہے تو اس پہ نظر جب ہم نظر رکھ ہیں تو وہ ویسی ہی چلتا ہے آگے وہ دوست بھی ویسے بناتا ہے جب اس کو پتتا ہوتا ت کہجے گھر والے جو ہیں کہ نظر رکھے ہوئے ہیں کن کے ساتھ میں اٹھتا ہوں کن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے جب جب ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں چاہے وہ درسگاہ ہو یا ابھی کوئی بھی اسکول ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جہاںہ پہ سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اساتذہ جو ہے ان سے ان سے بھی ان کا بحق بنتا ہے کہ جو وہ بچوں کو خالی وہ خالی پڑھا ہی نہ ان پہ یہ ان کو یہ بھی بولے کہ کیسے کن کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ جو ہمارے یووا پیڑھی ہے جو بھی یووا ہے ہمارے نوجوان اصلے ہیں وہ ان تو غلط صحبتیں ہیں اگر ہم دیکھے آج کل جو ہے کہ جو بہت ساری ڈرگس کہ میں مبتلا ہو چکے ہیں تو ان ان چیزوں سے وہ دور رہے اور اس میں جو ہیں کہ کافی زیادہ والدین اور اساتذہ جو ہے ہمارے ان کا کافی زیادہ یہ کیا بولتے ہیں کردار سامنے آتا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو بچے ہیں جوان ہیں جو بھی لڑکے ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ جو وقت اگر ہم دیکھیں یا تو گھر میں بتاتے ہیں گھر سے بھی زیادہ وہ اپنے اسکولس اور کالجز میں بتاتے ہیں اور انہیں کے ذریعے وہ جو ہیں کہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں ہمارے اساتذہ کو چاہیے کہ ان پہ نظر رکھے اور سب سے پہلے سب سے پہلے ان بری کاموں سے اور بری چیزوں سے برے دوستوں سے اٹھنے بیٹھنا
خود ہی انسان کو چاہیے کہ وہ دو دور رہے ہاں
جی
بالکل اس بارے میں مجھے آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا لگا بات کر کے آپ کی جو مینٹیلٹی ہے کافی اچھی ہے اس بارے میں آپ آگے بھی ان برے کاموں سے بچیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں
آپ بھی چلیے فی امان اللہ
آپ اپنا خیال رکھ